ہلو ہلو ہلو سن پا رہے ہیں آپ
جی
ہلو ہلو
ہیلو میری آواز آ رہی ہے آپ کو
گلا آپ کی باز آ دیا السلام علیکم
کیا ہوا
السلام علیکم
اچھا معلیکم السلام آپ کیسی ہو
سنا ہے آپ کیسے ہیں
ہاں میں بھی بالکل ٹھیک ہوں میرے گھر بھی سب خیریت سے ہیں آپ بتائیے آپ کا کیا چل رہا ہے
بس یہاں بھی سب ٹھیک ہیں اور کھانا پکائے
ہاں میرے یہاں کھانا پک گیا ابھی ہم نے کسی نے کھایا نہیں ہے لائٹ نہیں آ رہی اس چکر میں ابھی وقت وقت پہ کھائیں گے لائٹ آ جائے گی جب ہوں ہاں سب چیزیں فری ہیں ابھی تو ہم بیٹھے تھے فی الحال میں آپ کا انتظار کر رہے تھے کال آنے کا بات ہو جائے
جی بالکل اور سن ہے فرمائائے کیا چل رہا ہے
اور تو کچھ نہیں چل رہا اور آپ کہاں گھوم کے آئے ہو میں نے ریسینٹ میں فوٹو دیکھے تھے کشمیر کے
ہاں بالکل کشمیر گئے ہوئے تھے وہ کیا ہے بچوں کی مدرسوں کی بھی چھٹیاں پڑ گئی تھیں اور شور کی بھی چھٹیاں پڑی ہوئی تھھی تو بچوں کو ہاں گھمانے کے لیے جانا پڑا تھا
اچھا اچھا بہت خوب آپ نے تو بہت اچھا کیا
وہاں بہت اچھا تھا بچے بہت ہی خوش ہوئے اور بچوں کا بھی مزاج اچھا ہو گیا
ہوں ہوں اور ادھر کا موسم تو ادھر کی موسم سے بہت اچھا ہوگا
بالکل بہت خوبصورت نظارے تھے چاروں طرف پہاڑیاں وادیاں ہریالی اللہ کا کرم ہو رہا تھا ادھر تو بالکل یہ سمجھ لو ماشاء اللہ بے حد ہی خوبصورت نظارہ تھا دڑ تو
ہاں بہت اچھا لگا ہوگا آپ کو وہاں کی خوبصورتی تو اتنی بڑھ رہی ہوگی اس وقت پہ وہاں پہ گرمی تو ہوتی نہیں ہے تو اور زیادہ سندر نظارہ چار چاند لکی اور زیادہ خوبصورت دکھتا ہے
بالکل بے حد ہی خوبصورت نظارے تھے بچوں نے تو خوب انجوائے کیا
اچھا اچھا اور آپ کہاں کہاں گھوم کے آئے تھے ج ا کشمیر میں آپ نے کیا کیا دیکھا تھا
بالکل جد دور تو نہیں گئے تھے کیونکہ بچے تھے نا بچوں کا بھی تو تھوڑا خیال رکھنا پڑتا ہے نا اسی حساب سے
ہاں بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہے ہو
بالکل اور بے حد ہی خوبصورت جگہ تھی وہاں جھرنے پہاڑیاں ہریالی بہت ہی اچھا نظارہ ہوا تھا بہت زیادہ بے حد ہی حسین نظارہ تھا وہاں کا پیسا مطلب وہاں سے آنے کو تو دل کرتا ت ہی نہیں ہے
ہاں آپ سون مارگ گئے تھے کیا
ہاں بالکل سون مرگ گئی تھی ہاں گللمور گئی تھی بہت ا وہاں کے وہ وہاں بالکل مٹی کے برتن اتنے پیارے پیارے تھے وہاں پر بہت زیادہ سرائی وغیرہ تھی بہت پیاری ہوئی تھی اھر
ہاں پھر تو آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا ادھر کی پہاڑی گڑیوں میں نکلتے ہوئے
بالکل بےحد بےحد بےحد بےحد مزہ آیا تھا بہت ہی زیادہ مزہ آیا تھا بچوں کو تو بہت ہی خوشنما لگا
ہ صحی ہے بہت بچوں کو بھی بہت مزے آئے ہوں گے وہاں یہاں کا نظارہ ہی ایسا رہتا ہے اب پاک
بالکل بالکل
ہوں بہت اچھا آپ گھوم کے آئے ہو میں نے بھی کشمیر کے بارے میں پڑھا ہے میں ابھی گئی تو نہیں ابھی اس وقت تان نہیں بس سوچ رہے ہیں میں اپ سو اور کے ساتھ جاؤں ان کو دفتر سے چھٹی ملتی ہے جیسے
بالکل جائیے گا ہاں دیکھنے لائق چیز ہے وہاں کی بالکل کو جائیے گا ہاں آپ بھی جائیے گا ہاں اور سب سبھی بڑوں کو لے جائے گا امی جان کو ابو جان کو سبھی کے ساتھ
ہاں ہاں ہاں ہاں ہم سوچ رہے ہیں جانے کی ابھی سب لوگ ساتھ میں خاندان کے ساتھ میں ہی جائیں گے وقت ملتا ہے جب
ہاں بالکل
ہاں اور آپ وہاں سے پھر تو ہو آپ وہاں سے سیب اور لیچی بھی لائے ہوں وہاں کے سیور لیچی بہت زیادہ فیمس ہے
ڈرائی فروٹس بھی وا کے واہ بے بے حد ہی لذیذ ہے بے حد ہی لذیذ بے حد ہی
او بہت خوب بہت خوب آپ نے تو بہت اچھا کیا
ہاں بالکل بے حد ہی سستا ہے ادھر کا سامان اور ادھر نماز بھی پڑھنے گئے تھے وہ عید کااہ ہے بہھ مسجد بھی ہے وہ بہت بڑی بڑی مسجد ہے بہت کائنات کی یہ سمجھ لو میں نے تو ایسا لگ رہا تھا کائنات کی س سب سے بڑیا بڑی مسجد دیکھ لی تھی
او ہاں آپ کو بہت ہی مزہ آیا ہوگا ادھر کا سندر نظارہ اور آپ نے وہاں پہ اچھی اچھی تصویریں لی ہوں گی اور ادھر کے ک کپڑے پہناوا بھی بہت اچھا
بالکل یہ سمرھ بے حد ہی خوش نما تھا
ہاں میں نے اور تصویریں میں دیکھی تھے آپ کی نکااب وغیرہ میں آپ کا وہاں کی جو تصویریں تھی میں بھائی اس کے نظارے کو دیکھ کے چار چاند لگ کے اور زیادہ خوبصورتی دکھ رہی تھی
بالکل وہاں بے حدی ا ایک منظر تو میں نے ایسے دیکھا بے حدی ا بے حدی منظر اتنا دیکھنے لائق تھا کیونکہ وہاں پہ بچوں کے لیے وہ ہوتے ہیں نا کھیلنے کی جگہ ہوتی ہیں بہت سارے
ہوں ہوں
گ گل گل ہاں بہت یادگار لمحے بن گئے میرے لیے وہ اب ابھی نہ بلانے ہاں ہاں بالکل بالکل یادگار لمحے بنے گے بالکل وہ پل
ہاں اور آپ نے ادھر کیا کیا پ کھانے میں کیا کیا کھایا تھا پکوان میں
ہاں پکوان میں تو کچھ زیادہ نہیں کھایا تھا شیر قورمہ ہی کھایا تھا اور وہ میں وغیرہ کھ کھائی ہوئی تھی ہاں ابھی تو گرمی کا ٹائم تھا ویسے وہاں بہت ٹھنڈا ہو رہا تھا تو وہ پھر وہ بھی ہوا تھا ہاں
چلو کوئی تو ہے یار جو گھوم کے آیا میرے کو تو بہت اچھا لگا میں نے آپ کے ریسینٹ فوٹو دیکھھی یہ تھے تو مجھے بےحد خوشی ہوئی تھی اللہ کی رحمت سے ماںف اللہ آپ بہت اچھی جگہ گھومتے کیا آو
بالکل یہ سمجھ لو میرا سفر بھی اتنا اچھا رہا حالانکہ اسی بد سے بے حد ہی خوبصورت اور مز دار سفر رہا میرا
چلو بڑھیا بہت اچھا ہوا آپ نے اتنی سندر سندر جگہ پہ گھوم کے آئی ہو آپ
بالکل اللہ کا کرم ہے بھی تو
ہاں اور کیا ہے کہ آپ فیملی والے ساتھ میں گئے تھے اور مزے آئے ہوں گے آپ
ہاں بالکل بھائی جانتے ابو جانتے ا سبھی لوگ تھے
ہاں ویسے بھی کشمیر خوب خو کشمیر خوبصورتی میں بے مثال ہے وہاں کی ایتہاسک جگہ ہے چناب برج دنیا کا سب سے ر اونچا ریل پل ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کشمیر میں
ہاں بالکل بالکل دیکھا تھا اتنا سندر اور اتاسک اتہاسک ہے وہ ہاں ہس سے زیادہ یہ سب ملو ہمارا س سفر بہت ہی بہت ہی لاجواب رہا
ہاں اور ادھرنا کیا ہے کہ لوگ مہمان نماز واز کے لیے جاتے ہیں کافی محنت بھی کرتے ہیں تو کیا ہے ان کا تھوڑا اللہ کی رحمت سے اور زیادہ ان کا درگاہ پہ جانے کے لیے بلا ہیں ان کو ان کی الگ رحمت رہتی ہے ان کی کے اوپر الگ ہی ان کا جو ہوتا ہے نا اپنے اپنے تجربے ہوتے ہیں
ان شاء اللہ سب اللہ بھی کرم ہے
ہاں بالکل میرے کو بھی بہت اچھا لگا آپ کو جان کے کہ آپ وہاں گئے ہو
سب اور آپ کی عید کیسی رہی
کیا میری عید تو بہت اچھی بہت خوب اچھیے سے نکلی میرے گھر بہت سارے مہمان آئے تھے میری تائی امی آئی تھی ا ماموں جانا آئے تھے اور باجی آئی تھی بہت لوگ آئے تھے اور اچھا ہمارے یہاں پہ بکری کو بکرا وہ
قربانی ہوتی ہے ہاں بالکل ہاں ہاں بالکل قربانی کے ٹائم تو پھر ہم پہن ہی گئے تھے وہاں گھومنے کے لیے تو پھر قربانی نے وہیں کر لی ہاں بالکل سب نے قربانی کر
ہاں آپ آپ آپ صحی بول رہے ہو اور کیا ہے پتا آ میرے گھر تو اتنی بچوں کی تو بھائی خوشی اتنی اتنی تھی اتنی خوش ہو رہے تھے بچے تو صبح ہی صبح نئے ک کپڑے پہن کے ٹوپی لگا کے اور صبح ہی مسجد پہ نماز کے لیے چلی گئی
ہاں بالکل ہاں ہ نماز
بہت خوش ہو رہے تھھی عید والے دن میری عید تو اتنی اچھی سے ن لی بھائی اللہ کا شکر ہے میں بار بار اللہ کا شکر کرتی ہوں میرے گھر اتنے اچھے سے مہمان آئے تھے ان کی مہمان بازی ہوئی تھی نہ کوئی لڑائی نہ کوئی جھگڑا بہت اچھے سے شانتی سے میری عید نکلی
بس بالکل مہمان نمازی اچھے سے ہو جائے تو عید
ہاں اور عید کے دن ہم نے سب کو ہم سب کو گلے میں لیےتے بہت اچھے سے اور آپ کو پت ہی ہے یہ بکرا عید جو ہوتی ہے نا یہ تیاگ اور گھمنڈ کا وہ ختم کرتی ہے اس لیے سب کو گلے مل کے سب نے دوسر منی ہے جسے لڑائی جھڑے ت سارے ختم کرتے
بالکل انشاء اللہ سب اللہ ہی کرواتے ہیں جو بھی ہوتا ہے اللہ پ ر م برستی ہے بالکل ہاں
خود بہت اچھے سے نکل کے گئی اور اچھا رہا ہمارا عید کا تیوہار
بھی انشاء اللہ سب ٹھیک ہوتا ہے اللہ ہاں
جو بھی ہوتا ہے نا سب اچھے کے لیے ہوتا ہے اگر وقت ملتا ہے تو ک میر گھومنے ہم بھی جاتے ہیں ادھر کا نظارہ میرے کو بہت بہت میرے دل میں جگہ بنا گیا ہے میرے کو بہت اچھا لگا وہاں کا نظارہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہاں پہ لوگ جاتے نا تو وہ آ جاتے ہیں واپس لے کے وہاں کی جو دلچسپی ہوتی ہے ان کا دل وہیں رہ جاتا ہے
بالکل ٹھیک کہ دو دعاؤں میں یاد رکھنا اللہ حافظ ملیں گے
ٹھیک ہے بائے بائے ج
بر بر
وہ